ہاں کیسے ہے ہاں میں ٹھیک آپ کیسے ہاں میں بالکل ٹھیک ہے بچے کیسے ہیں ہاں
ہاں بالکل ٹھیک
سب کیا کرے ہو یہاں پہ سب بچے کھیل رہے ہیں اور اور کیا ہے فون تو یوز کرتے رہتے ہیں نا سب لوگ ویسے وہاں پہ بچے کیا کر رہے ہیں
یہاں پہ وہی روٹن ہے کیفون ہے وہی روٹین ہے ہاں
اور بتاؤ کیا چل رہا ہے ساس سسر تھے کیا گھر پہ اور
جو بھی لوگ سارے لوگ کیا بنایا کھانا پہ ایک ساتھ سارے کوشچن کر رہی ہوں میں
ہاں ٹھیک ہی ہے سب لوگ ٹھیک ہے یہاں پہ ساس سسر بیٹھ کے چھائے پی رہے ہیں اور اور کیا وہاں پہ جو کیا کیا پکایا پوچھا تھا نا آپ میں میں نے کا یہ دال آانہ اور کباب اور ہاں جی اور سم تھنگ میٹ کا سالن ہاں وہی ٹھیک کہا سنا آپ نے جی جی جی جی ہاں
ہلو ہاں ہاں وہ وہی نا یہی روز کا کیا پکاؤں کیا پکاؤں یہی ہوتا ہے کیا کر سکتے ہیں چاہ پکا
اور ہاں جی بتاؤ آپ کے بچے اسکول جا کے آ گئے
ہاں ایک تو چھوٹا ہے نا وہ بہت ا اٹھنے میں ستا ہے اور کیا بتا ہوں میں تو سارا دن مجھے اسے دیکھنے میں ہی چل جاتا ہے
اوکے اوکے اوکے
اور ا کیا کرنا پڑتا ہے اس کو وہ جب بڑے بچے اسکول جاتے ہیں نا تو صبح ہی اٹھ جاتا ہے اور
اور کیا بولو
کیا بتاؤ میں میں پریشان ہو گئی ہوں اس کی وجہ سے ایکنا کام رہتا ہے سارا دن مجھے کپڑا دھونا پڑتا ہے برتن ماندھنا پڑتا ہے ا اور کیا وہ کام والی آ کے تھوڑا کرتی ہے تھوڑا نہیں کرتی ہے مجھے ہی سارا کام کرنا پڑتا ہے
او تو آپ بہت بور لگے گا نا سارا کام لا کرتے کرتے سس نہ سر کوش نہیں کرتے کا
ساس سسر کا تو پوچھو ہی مت وہ تو سارا دن بیٹھے رہتے ہیں یا پھر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں یا پھر فون چلاتے رہتے ہیں کچھ بھی کام نہیں کرتے وہ سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے بیٹھے بیٹھے مجھے ہی اھا دینا پتا ہے
اچھا اچھا بہت برا لگا آپ کے بارے میں سن کر مجھے آپ اکیلا کرتے ہیں آپ آپ کو تتے کر رکھ لیجیے نا
چار کر یہاں پہ دو کٹ کر میں نے رکھا تھا وہی ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ آدا وہ کام آدا کرتے ہیں اور مجھے پسند نہیں
اچھا اچھا اب بہت بورنگ لگ رہا ہے آپ کی لائف کو میں م انجوائے کرتا سارا دن مست ہوتے رہ ت سارا دن مس ے فلم مووی دیکھتی ہوں اور مجھے کیا کام ہے مجھے تو میرے گھر میرے بچے تو بڑے ہو گئے
ہاں مجھے ویسے لائو جینا ہے میں آ جاتی ہوں آپ کے گھر پر ایک دن کو آ جاتی ہوں اور آپ کے گھر پہ رہ کر آپ کا سا آپ آپ میرے بچے سامان لینا
کوئی بات نہیں آ کے آ ریسٹ لے لی رس کر لو میں آپ کو سارا دن ریسٹ میں رکھ ہوں گی اور آپ کا سارا س میں کر لوں گی کوئی بات نہیں ہے آ جانا
ہاں نہ میں بہت فڈک ہو گئی ہوں مجھے لانگ ٹور پر کہیں پہ جا کے ریسٹ لینا چاہیے تھا اور نا آپ بریانی نہیں بناتے ہو
ہاں بریانی فرائیڈے فرائیڈے بریانی ہی ہوتا ہے ہمارے گھر پر اس پہ ہم لوگوں کو کیا بناتے ہیں کیا بولتے ہیں اسہ ہاں بریانی کا ریسیپی بتاتی ہوں آپ کو میں نے مست مست بریانی بنایا اتنا اچھا اتنا اچھا کہ سب لوگ کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ سارا لوگ ا وہی انگلیاں چھانٹتے رہ گئے سب نے تاریخ کی خوب ساری
ہاں ہاں بتاؤ میں سن رہی ہوں
ہاں وہ کیا ہے نا پہلے کیا کرنا ہے آپ کو ایک ا ایک بڑا سا بگنا لے لے لو آپ چکن بناؤ گے کیا مٹن
ہاں دونوں کا بتا دو دونوں کا سیم پروسیس
ہاں سیم ہی تو ہے طریقہ سیم ہی ہے بٹ اس کو تھوڑا اور پکانا پڑتا ہے اور ایک کو ایک کو تھوڑا کم پکانا پڑتا ہے
اوکے اوکے بتا دو
وہ کیا کرتے ہیں پہلے ایک شتل لیتے ہیں ایک شتر یعنی بگنا لیتے ہیں بگنا لے کے اس پہ تیل ایک چمچا ایک کلو کے لیے تین چمچا تیل ڈالتے ہیں اور پیاز ڈالتے ہیں
اچھا نیکسٹ
پیاز ڈالتے ہیں اور وہ تھوڑا براؤنش ہونے تھوڑا لائٹ براؤونش ہونا ہے اور اس کے بعد ادرک لہسن الگ الگ پیس کرک ل نا پیس کوورک لک ہ ادرک ایک چم دو چمچہ اور لسن دو چمچہ
نا ہے
اس کے بعد تین ایک اسپون تین چار اسپون لال مرچی ڈال کے تھوڑا دیر سوٹ کرنا ہے
اچھا ادر کشن کو سارٹے نہیں کرنا
ادرک لسن کو بھی ساٹ کرنا ہے اس کے بعد مرسی دانا ہے ہوں پھر کیا کرنا ہے پھر ہ ہاں پھر چکن یا مٹن یا پھر آپ ٹماٹر بھی ڈال سکتے ہیں ایک باکس کے لیے دو ٹماٹر
اچھا دو ٹماٹر ڈالے بعد کیا کرنا ہلو
ہلو ہیلو ہاں سن رہ ہو ن
ہاں بولو نا سن ہی دے رہا ہے
ہلو ہاں ا توفین ہاں کہاں پہ تھی میں ہاں ٹماٹر ڈالنے کے بعد
ہاں ٹماٹر تک میں نے سن لیا پھر کیا جاننا تھا
ٹماٹر ڈالنے کے بعد یا گوشت ڈال گوشت ڈال دیجے یہ گوش آچ چکن ڈال دیجے ڈال کے اچھا تھوڑی دیر اچھا اگر چکن ہے تو بم نہیں بھی پکا پکا سکتے یا نہیں تو کوکر اٹھا لو ہاں میٹ ہے تو ہاں ککر میں
اچھا اچھا میں بھی تھوڑی ایسے ہی بناتی ہوں بٹ مجھے ایک انداز نہیں پتا
او ٹھیک ہے میرا میٹر ہے میں نے کت نے ہی بار بنا دیا گھر پہ سب لوگوں کو پسند آتا ہے آپ بھی ٹرائی کرو آپ سویٹ ویٹ بناتے ہو کیا نیو سوٹ ہاں وہ پھر بھی میں اسے شیئر کرنا تم اور ہاں اور بس بتاؤ کیا ہاں وہ ہوگے بس وہ اٹھا کے وہ ہ سمپے رکھدو
اچھا ٹھیک ہے میں سویٹ کا بھی بتا دوں گی اور جو بھی جو کچھ ہے وہ سب بھی بتاؤں گی ریسیپی میرے پاس میں فل بناتی ہیں اور سب لوگ یہاں پہ پہ تعریف کرتے ہیں پیسٹریز کی کیک کی سب بناتے ہیں بناتی ہوں وہ سب بولتی ہے
اچھا بول دو ہم ہمارے پاس فرصت ہی فرصت ہے فون بات کرنے کے لے اچھا چھڑو اور بریانی کا وہ بگنا چھوڑ د لو اس کے بعد ہاں اس کے بعد کیا کرا وہ بگنا کاخو ہ سم میں رکھ جل کو ہ یہ شتل اٹھا اور ایک جگ نھ ٹھاکر چاول ایک آدھ گھٹے پہلے ودیا رکھ ڈالنا اس میں اس کے بعد پانی ڈال کے ڈبل پانی ڈال کے اس میں نمک اچھا ڈبل ڈال کے اچھا آؤٹ آئے بعد آف یہ ڈالنا کیا بولتے چاولا کو تالل کو وہ آدھا پکنا آدھا پک آدھا پک کو کیا کر نا اوٹک دالنا پوش کےل کے بعاد جالنا
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں میں ایسے ہی کروں گی اوکے اوکے اوکے ہاں ٹھیک ہے میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے اوکے بائے
اوکے